السلام علیکم ع جان اور جناام کی کیسے مزاج ہیں
مست ہے
تو کیسر کائی لیا آپ نے
ہاں خالی
کیاات ہے آن چل رہا ہے سب دن آپ
ارے آنند ہی آنند ہے اس میں کھانے کے بعد مزہ آ ہے
ارے میا تو مزے لیتے سب وہ تو سحی بات ہے آپ تو بولو کہ صاب بندر کیا جائے گا ڈائریکٹ
وہی بات ہے آپ کیا جانو اس چیز کا
اب اب دنا بائی میں اچھا اچھا اچھا آپ ہی لو آدن بائی جان
ار ایک باگ کھ کے دیکھو بھائی ج مزہ آ جتا ہے د چہرہ کھل جاتا ہے
ارے نہیں نہیںے بھائیار آپ نے پوچھا وہ ہمارا پیٹ بھر گیا یہ خوب اب آپ ہی آنے ل ساب
مزہ آتا ہے ہمارے تو یار کم سے کم روز دے لےی ستر اسی روپیے کی ہو جاتی ہے
سات آٹھ
سترہ سو روپے
مطلب پانچ والی نا بتے تو لی ستر اسی کی ب ل دو دو دو چار چھ دو آٹھ
دس پندرہ اپنے پندرہ بجا ہو
زیادہ ہو گیا یار تو پھر یار آج کل زیاد سیون کرنے لگے ہوئے جا
ہ ہو ہی جاتتا ہے یار ارے یار بھائی جان کھانے میں ہاں یار بھائی جان بیچ میں تو بہت کم ہوگی تھی پر جیسے
اب آج کل کیا محترمہ سے بھی تو دور دیتے ہو نا ہونا وہ تھوڑی کم کراتی ہے آپ کی
م بہت خطرناک ہو رہی ہے وہ تو وہی کھانے لگی اب
کیا بات ہاں دیکھو یہ بھی بول رہا ہے ہ گھر چپ چپ کیا ک یہ چھوٹے صاحب بھی بول رہے صاحب
کھاتے ہیں سبھی تو
صحیحکھاہ د کیا لوگ کو ایے میں مذاق میں لے رہا ہوں
نہیں خاطر
پلے سے ہی کے بعد میں
پہلے سے کہاتتے ہوں گے جبھی تب میرے کو تبھی دو چار مہینے سے پت چلا ہے
کیا بات ہے باری ار اب ار ایک دن انہوں نے میسج ڈالا تھا آپ کے بھائی بھی جان کے لیکن انہوں نے پھر لیٹ دے گا پھر انہوں نےیکھا جب تک شاید اسو گئے تھے
ہوں
ہاں
ہاں وہ اس ٹائم وہ موبائل ل لے ہو اس ٹائملا رہتے وہ
ہاں تو ایسے ہی گفتگو کرنے کےے کیا ہوگا
نہیںے
نہیں نہیں نہیں ابھی بات ہو رہی ہے یہ تو پہلے کی بات تے
ہاں تو ابھی دو پانچ آٹھ دن پہلے کی بات ہو گئی تو
ہ ہاں ایسے نارمل بات کرنے کے لیے کیا ہوگا مجھے تھوڑی آپ ہی پ بھی جان گ ہے ان ان کے بھی تو ان کے بھی تو ن مریں شاید ان کے پاس
ہی
ہاں تو ان کیوں کیا تھا ان میں سے ہی یہ کیا کر رہے ہو پھر انہوں نے بع میں جاب دیا تھا ایسے نارملی بات ہوئی تھی گسے جا ن ا ت ایک دو ایک دو منٹ کی
ابھی دو تین دن تک ہے آج کتنی کتنی تاریخ سات تاریخ تک ہے کل بھی ہے پرسوں بھی ہے
تو بھائی جان پہلے دونوں نے اکتیس تک بولا تھا
نہیں نہیں سات تاریخ تو تھا ہاں
واپس گرمی
ہ واپس گرمی پندرہ جون بیس جون تک
ہ بیس تکسای ہے پھر بیس کے بعد موسم خراب ہو گیا جو چویس پچیس تک تو پھر وہ مان سنا جائے گا
ہوں
پندر دن کا مان لیتے ہیں موٹ موا تکیت
ہوں
تو اس بھائی کوئی بووائی وائی
ابھی کاں ہوگی بوئے ابھی ایک ابار توم پانی بچ ہی نکلے گا نا
یار جناب کھیت تو بنے تھے یار میں
نہیں نہیں نہیں بھر ابھی کھیت میں بانی نہیں بھریا
ادھر کا میں بارش بنا ادھر میںس ہی رکا نا ڈیڑھ گھنٹہ تو ایسی جبردست بارش پڑی کہ پورے کھیت بھر گئے
اچھا
نیا پانی ن تھا
ہوں
نہیں وہاں رکا ہوا تھا نا ایک ڈیھنٹے تک تو میں نے ان کوٹ کیا تھا دگرر کے ا بھائی کانوون لی کون پوچھا تھا نا نہیں میں پانی کے نہیں تو کچھ بھی نہیں پانی نہیںیا
ہوں
ایے کل کی بات بتاؤ بھائی جان کل کو ٹائم میں آھا گھٹہ بارش ہوا آ نے چھینٹٹی بھی نہیں کل سےام کو دوپ نکل دی تھی
ابھی نہیں پ اپنےام رات کو گیارہ بجے میں نےا وہ ہر تو کے لال نہیں ڈال رکھا تھا ہاں ہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی
اچھا اچھا اپپ تو چھٹٹی وٹے صبحئے تھ لیکنلکے پھکیتےے زیاہ نہیں آ تھے صبح
ول کے پلک کے آئے تھے وہل کے پھلکے ہمارے نہیں آئے تھ
ہاں ایسے ہی کہیں بادلے آئیں تو پڑ گیں گر جائے کہیں نہیں گرے ا مالک کی مہربانی ہوگی جیں گرے گی
ر د کا خش گ ن چلتی
اور کیا آپ تو اللہ سے ہی باتت کر سکتے ہیں باقی اللہ ہی جانے پھر کیا کر رہا
نلہ ے دبئی جانا چلے بارہ پھر گھومنے
ارے آپ تم آپ کے ابو جانور کے ساتھ جاؤ گے یار کی کب آاب نے ہڈے بنے صاحب ہاں تو وہی تو گ گ جوئی ہے آپ پ آپ اب تو شاید کھل گیا ہو تو بات ہے لیکن ابھی میں امتحان دینے گیا تھا جب تو میں نے وڑ ویڈیو دیکھی تو بائی پاس پہ تو مطلب کیا بولتے ہو پچلن کی وجہ سے
ہاں یار ادھر بھی جانی کش بھی بہت کترات
مطلب دو دن تک ٹرک پڑا رہا تھا ادھر وہ بس کے تھے جو اب تو شاید کل دھوپ اچھی تھی
کل لوں گا شاید میں تو پھر
کیا بول یہ س ہاں تو آپ تو ایے بھی شارٹ کٹ ہو کے جاتے جاتا تو آپ کو تو دقت ہی نہیں وہ نا ادھر تو کر بیکار ہے بہت کا تو تو ابھی تک مطلب آپ نے دیکھا دھا کہ ادھر کبھی جا کے کہا تھا کمپلیٹ ہوا یہ
وہ تو گیا ہو ایک سائڈ کپڑوں کی پوری ابھی تو آیا تھا نا میں وہ دن بھائییا وہ باہر نیچ کو لے کے آئے تھ نا
بائک سے
نہیں گسے تھا
اچھا بھائی ادھر سے آئے تھے
ہاں
یہ دوسری سائڈ کا کام چل رہا یا نہیں چل رہا ابھی ب سائڈ کا کام کرتا ہے چلتا ہے تو یہ تو بھائی جان وہ بہت بہت میں اندر ہی ہوگا کہ تھوڑا باہر بھی ہے
نہیں بہت کے اندر اندر ہے یہ یہ تو
اور پھر باہر تو ویسا ویسا ہی جیسا پہلے کا
میں ایک یہز سمجھ میں نہیں آئے پہلی بات ایک بتاؤں آپ کو
جی مالک
یہ تو باہر بھی دےیر کا ہے اور بائی پاس بھی دےیر کا ہے اس میں ایسا کیوں
کس نے دے رتا ہے
اس میں یہ بہت میں بائی پاس بھی دےیر کاا ہے
تو بائی پاس بنے گا نا جو
ا بنے گا وہ دن گیا ہے وہ جو جس گاڑی سے ایکسیڈینٹ ہوا تھا نا اپنے مانیت کا ان کا جو ٹل رہ تھا نا وہ بھی بو رہتا یہ درن یہاں سے ہماری چھ بگا زمین گ ہے
بوت میں بارہ میں اور مانگرول میں تینوں جگہ بائی پاس پس ہوئے
ہاں پلوں جگ بھائی پہلے م تھا بہت م تھا
وہت میں بائی پاس کہاں تھا اندر ہو کے نکلتے تھے
ہاں پہلیےدر تھا ہے وہ ا انرتا پہ کمپ ل ب
اب بارہ میں بھی جس یہ ہے نا ماتت نہ چ رہا ہے اس سے ادھر سے نکالیں گے وہ لوگ جو میلکھڑ روڈ میں اس میں ملا دیں گے جا کے
ہوں
توسے تینوں اد بائ پاس مطل پس ہے اور جیسے آپ جو سسرال کی طرف ہے نا وہ ٹرین کا وہ والا پاس کر رکھا ہے انوں نے
ہوں
لیکن ادھر سے بھی کیا ہے زمین و گیادکقت نہیں ہوئی ہے بارہ یہ مانگ رول والل تو زمین ہوئی نہیں نہ یہ الوٹ کر دییا گورنمنٹ نے
ہو تو ہے
پیمنٹ ہونا باقی ہے جس میں مانگ لو کا ا اسٹارٹ ہو جائے گا بارہ والے میں ٹائم لگے گا ابھی
باراو لم ائم لگے گ
ہاں اس کی زمین کاں ابھی الرٹ ہوئی ابھی بت کی ہوئی تھی بہت بعد مگوک کی جیین لوٹ ویہب اس کا تو پیمن بھی ہویا ہے یہاں کا پیمٹ نہیں ہو ا مگاوی جین کا
ہوئی ہے
تو تو تینوں جگہ بائی پاس بنیں گے بھائی جان پھر آپ لوگوں کےاں آنا رہے گا ماحوول بھی نہیں آ ادھر سے پ
ہوں آپ لوگ اگت رہیں گے نہیں آنند مار ہی رہیں گے آنند تو
اب ہم تو بار بار ہمارے کیا آند صاحب ایسے بارہمد جائیں گے صاحب سال میں ایک بار ہمارے تو زیادہ تر کوٹہ کا ہوتا ہے ادھر نکلنا چاہیے سب گاؤں کو چھوڑ کے بار بار نکالے پچیڑ کا آچری سب کو ہٹا دیں
ایک دن چلے اپن دوبارہ گھومنےے اپ لوگ موٹر سائیکل سے چلیں گئے
کیا کچھ کام ہے بھائی جان کے
کا میں ہے نا
کیا ہے بتاؤ بھائی جان
چھوٹے نواب صاحب کا جنم پرا پتر بنانا ہے ارے ٹائم ہی نہیں ملتا
آج جا رہی ن بھائی جان تھوڑا ادھر بھی گھوم آناا
ارے دونوں کام نہیں ہوتے ایک ساتھ ایک کام ہی ہوتا ہے
آپ تو فور ویلر لے کے جاؤ گے ہاں جیسے یہ لیکن یہ دو بجے بند ہو جائیں گے یار بھ آپ کو تھوڑا بارہ بجے جانا پڑے گا
ہ بارہ بجے جانا پڑے ب ادھر بارہ بجے جائیں گے تو ادھر ڈاکٹر تین بجے بیٹھتا ہے تو تین چار گھنٹےھ یہ پریشان ہوں گے سارے
ہاں وہ تو ہے صح ہی ہے وہ تو تھوڑا
پانچ ہزار ب بھی بچ جات کیکہ میں بتاؤںا آپ وہاں کیکہ وہ آن لائن کرنے میں ان ٹائم لگتا ہے
کس میں تو تو اچھا ادھر
کونائن کا
ہاں تو آپ کو ایک دو گھٹے ادھر ہی لگ جائیں گ نا جو اچھا رہے گا جو ہینڈ ٹ ہینڈ تھوڑی دے گا بنا کے وہ ہینڈ اینڈ ارے ہینڈ ٹو اینڈ نہیں دے گا بھائی جان آپ کو بعد میں بلائے گا وہ یار ابھی اپنی سا بھی ہے نا نجر نائی جان گئے تھے
ہوں
یہ کیا ہم وہاں گئے تو اس کے بعد ن پریشد بھیجے تو نگر پریشد والوں نے بولا کل یا تو چوبیس گھٹ بعد ادھر آ جانا نہیں تو بھیی متر وہ نکال لینا ج آپ
یار میں اگلی بار وہ کروایا تھا تب میں نے تو آتواں دے دیے تھے میرے کو بنا کے ہ نہیں نہیں وہ نگر پریشد میں ہی بنوایا تھا
کوت ند ارنٹوگا بشد م تو ار گنٹو ہو جائیں گ بھی نہیں صح بولو کہ تو اس میں کیا پہنچ جاا دورے چ چلے گن آج ہی کھانا کا کر دس بجے گیس پرسلیں گے جب بھی ہو جائے گا اپنے ہو جائے وہلیے آج ہی چلو م یاترق سے تو پہے بول دیتے تھےج چل چل رہ کل چل چل کل گیسا نہیں آ رہے نا
کل سے نہیں آ رہے اس تو پھر دیکھیں گے منڈے کو
منڈے کو منڈے کو دیکو ہاں بھائی چلنا میں آپ سے پہلی بھی پورا دبائی ج رہی ایک بار پ سح یہ مکمل ہو گیا یار بھائی جان خدا حافظ خدا حافظ بھائی جان لگی
ٹھیک ہے پھر ک کل